وسلام
وعلیکم السلام
ٹھیک ہے اچھے اچھے گھر میں سارے ٹھیک ہے
شکر دعا آپ سنا آپ کیسے ہیں گھر میں سب ٹھیک ہے
بس سارے ٹھیک ہے آج اسکول میں ہماری ٹیچر نے مختلف تہواروں کے بارے میں بتایا مجھے ہولی کے بارے میں بہت دلچسپی ہوئی میں سوچ رہا تھا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے
ضرور ہولی بھارت کے مشہور تہواروں میں سے ایک ہے یہ رنگوں کا تہوار کہلاتا ہے اور ہر سال بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اس تہ تہوار کا پیغام خوشی محبت اور بے بھائی چارہ ہے
میں نے اکثر ٹی وی اور سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ لوگ دوسرے کو رنگ لگاتے ہیں گیت گاتے ہیں اور ناچتے ہیں لیکن مجھے اس کی اصل تاریخ اور روایت کا زیادہ علم نہیں
ہولی کے طریقے بہت پرانے ہیں اس کا ذکر قدیم ہندو روایتوں میں ملتا ہے یہ تہوار اکثر فیبری کے آخری یا مارچ کے مہی نے میں منایا جاتا ہے اس کا وقت چند چاند کی طریق کے مطابق طے ہوت تا ہے اس لیے ہر سال کی ککیلون کیلینڈ کیلنڈر میں تاریخ بدل جاتی ہے
اچھا یعنی اس کی کوئی ایک مقررہ تاریخ نہیں ہوتی
بالکل یہ پالگو کی مہینے کی پورنا پورنیما کے دن کے آس پاس آس پاس منایا جاتا ہے ہولی دو دن تک چلتی ہے پہلے دن ہولی کا د دہن ہوتا ہے اور اگلے دن رنگوں والی ہولی کھیلی جاتی ہے
ہولی کا دہن کا نام میں نے بہت سنا ہے یہ اصل میں کیا ہوتا ہے
اس سے پہلے ہولی کی اہمیت سمجھ سمجھنا ضروری ہے ہولی صرف رنگوں کا تہوار نہیں بلکہ برائی پر اچھائی کی جیت کی نشانی بھی مانا جاتا ہے اس دن لوگ پرانی ناراض گیاں بھولا کر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں
یہ تو بہت خوبصورت پیغام ہے اگر ہر تہوار لوگوں کو محبت اور معافی کا درس دے تو معاشرہ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے
بالکل ہمارے مع بھارت کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ یہاں مختلف مذ مذاہب زبانیں اور ثقافتی ہے ہر تہوار ہمیں ایک دوسرے کی روایت کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ اسکولوں میں بھی بچوں کو ہر تہوار کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے تاکہ سب ایک دوسرے کا احترام کر سکیں
میں بھی اس بات سے ات کرتی ہوں علم سے ہی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں
آپ مجھے ہولی کا دہن کی کہانی سناؤ
ضرور روایت کے مطابق ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہر تھا وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ اس کی عبادت کریں لیکن اس کا بیٹا پہلا رب اللہ کی عبادت کرتا تھا اور سچائی اور نیک راستے پر قائم رہ رہتا تھا
تو بادشاہ اس بات سے ناراض ہوا ہوگا
ہاں اس سے پر کو اپنی بات منوانے کی بہت کوشش کی لیکن جب وہ کامیاب نہ ہوا تو اس نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا
پھر کیا ہوا
روایت کے مطابق بادشاہ کی بہن ہولی کا کے پاس ایسے چہا چادر تھی جو اس سے آگ سے محفوظ رکھتی تھی اس نے سوچا کہ وہ پہلاب کو گود میں بٹھا کر آگ میں بیٹھے گی اور پرلاد جل جائے گا جب ہی کہ وہ بچ جائے گی
لیکن کہانی کا انجام اس سے مختلف ہے ہے نا
جی ہاں روایت کے مطابق ہول کاکے نیت بری تھی اس لیے وہ خود آگ میں جل گئی اور پہلاب محفوظ رہا اسی واقعے کی یاد میں ہولی کا دہان کی رسم ادا کی جاتی ہے اس لیے برائی پر اچھائی کی جیت کی نشانی مانا جاتا ہے
ہر تہوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی تعلیمی پیغام ہوتا ہے اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ تکبر اور ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا
بالکل اسی لیے ہولی کا دہن کے موقع پر لوگ آگ جلاتے ہے اور دعا کرتے ہے کہ ان کی زندگی سے برائی دور ہو اور نیک سوچ کو ف ف ملے فل ملے
مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہمیں دوسرے مذہبوں اور تہواروں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہے علم سے ہی عزت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے
میں بھی اس بات پر یقین رکھتی ہوں جب ہم ایک دوسرے کی روایت کو سمجھتے ہیں تو موسرے میں امن اور ایک دوسرے کے لیے احترام بڑھتا ہے
اس گفتگو سے مجھے ہولی کے بارے میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا پہلے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ یہ رنگوں کا تہوار ہے لیکن اب مجھے اس کی تاریخ روایت اور ہولی کا دہن کی کہانی بھی سمجھ آ گئی
میں بھی ہار تہوار کا اصل پیغام محبت عزت اور انسانیت ہے اگر ہم یہ پیغام اپنی زندگی میں اپنا لیے تو ہمارا معاشرہ اور بھی خوبصورت بن سکتا ہے
ہولی کو عام طور پر رنگوں کا تہوار کہا جاتا ہے اس دن لوگ ایک دوسرے کو رنگ لگا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور پرانی ناراضگیاں بھول کر نئے جذبے کا ساتھ زندگی کا آغاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں رنگ دیکھ کر کر واقعی دل خوش ہو جاتا ہے ہر رنگ اپنی ایک الگ پہچان اور خوبصورتی رکھتا ہے
بالکل اس لیے ہولی میں مختلف رنگ استعمال کیے جاتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہر رنگ ایک اچھی سوچ یا جذبے کی نشانی ہوتی ہے
مثال کے طور پر
جیسے ہرا رنگ تارییکی اور تازگی کی یاد دلاتی ہے پہلا رنگ پیلا رنگ خوشی اور امید کا احساس دیتا ہے نیلا رنگ سکون اور وسیع سوچ کی علامت مانا جاتا ہے جبکہ گلابی اور لال رنگ محبت بت اور خوشی کی جذبات کا اظہار کرتا ہے یہ صرف عام طور پر رنگو سے منسوب مانی ہے اور لوگ انہیں مختلف انداز سے سمجھتے ہیں کیاوو کیااو پر
مطلب ہولی کے رنگ صرف ظاہری رنگ نہیں بلکہ خوشی اور ایک دوسرے اس کہ قریب آنے کا ذریعہ بھی ہے
کون کو ہوت بالکل اس لیے اس تہوار کا اصل پیغام محبت دوستی اور مسکراہٹ بند بانٹنا مانا جاتا ہے
میں نے سنا ہے کہ بھارت کے ہر حصے میں ہولی کا انداز کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے
ہاں یہ بات بالکل درست ہے بھارت کے بھارت ایک بہت وسیع اور ثقافتی طور پر رنگ رنگا رنگ ملک ہے ہر علاقہ اپنی روایت کے مطابق ہولی مناتا ہے
اس کی کچھ مثالیں ہیں کہ مثال کے طور پر اتر پردیش کے برسانہ اور ننگ داؤں میں ہولی اپنی الگ روایت کی وجہ سے مشہور ہے متھرا اور ورنداون میں بھی ہولی بہت جوش و خھروش سے منائی جاتی ہے راجستھان میں لوگ ثقافتی پروگرام گیت اور رقص کا اہتمام کرتے ہیں پنجاب میں کچھ مقامات پر ہولی کے ساتھ ورزشی نمائشیں بھی ہوتی ہیں ویسٹ بنگال میں کچھ علاقوں میں اسے ثقافتی اور ادبی رنگ کے ساتھ منائے جاتے ہیں
کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک ہی تہوار مختلف علاقوں میں مختلف رنگ لے کر بن آتے ہیں
کافر میں ہولی کس طرح منائی جاتی ہے
کشمیر میں ہولی کچھ دوسرے علاقے کے مقابلے میں کم پ گا پیمانے پر منائی جاتی ہے لیکن جہاں ہندو بر برادری رہتے ہیں وہاں لوگ اپنی روایت کے مطابق اس تہوار کو خوشی کے ساتھ مناتے ہیں کچھ شہروں میں دوست اور پڑوسی بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور امن اور بھائی چارہ کا پیغام دیتے ہیں
مجھے کشمیر کی یہ بات بہت پسند ہے کہ مختلف تہواروں کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور عزت کا مظاہرہ کرتے ہیں
یہی ہماری تہذیب کی خوبصورتی ہے ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا انسانیت اور اچھے اخلاق کی نشانی ہوتی ہے
آج کل بازاروں میں ہولی سے پہلے بہت رونق ہوتی ہوگی
ہاں رنگ کریا مٹھائیاں اور تہوار سے متعلق دوسریے چیزیں خریدنے کے لیے لوگ بازار جاتے ہیں بچے اس تہوار کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ ہر تہوار کی طرح ہولی میں بھی سب سے اہم بات دوسروں کا احترام کرنا ہے
بالکل آج کل بہت سے لوگ ہربل یا نیچرل رنگ استعمال کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں تاکہ جلد اور ماحول دونوں محفوظ رہے
میں بھی اس بات سے اتفاق رکھتا ہوں متفق ہوں کہ کسی پر اس کی رضا کے بغیر رنگ لگانا نہیں چاہیے تہوار کی خوشی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب سب لوگ خوشی اور رضامندی کے ساتھ اس میں حسسا لے
یہ بہت ضروری بات ہے خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف دی جائے
چلو ہم خیال رکھیں گے کیا ہر کسی اس کی رضا مندی اور اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ شرکربھی کرے گے اپنے دوستوں کے سات اللہ حفظ
اللہ حافظ